ہلو
ہلو
ہلو ہاں بو لئے
ہیلو ہلو
ہاں بولیے
ہیلو
آواز نہیں جا رہا ہے کہ آئ
آ رہا ہے آ رہا ہے آواز آ آواز آ رہا ہے آپ کا بالکل بتائیے کہیے
سنائیے ہو گیا کہاں تو گئے تھے
ارے بہن تیار ہے جی تو پانی کرنے گئے تھے موٹر سے کھیت میں
اچھا
اب دیکھیے نا لائن تو ہاں لائٹ تو ہے ابھی ج لیکن بات ایسن ہے ج گاڑیے والا کہ کے نہیں آیا
ا گاڑی والا دھوکا دے رہا ہ
نہیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے کہا ہے لیکن ابھی تک نہیں آیا انکو لگتا ہے کہی ہو
کون سا گاڑی تھا کون کمپنی
سوراج کمپنی کے تھا
ارے جوان ڈئر بھی ہے لیکن کہنے کا مطلب جو مل جائے اسی سے جوتوا لیتے ہیں جوان ڈئر میں اچھا سنتے ہیں کچھ کچھ
یے کہنا دقت ہو رہا ہے
ٹھیک ہے کر رہے ہیں کسان متر سے ملتا نا ہے ہ آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ کیا ہے تو اس میں
ری رہتا ہے اس میں
ہاں سنتے ہیں کہ میں تیس پرسینٹ سبسڈی رہتا ہے جیسے آٹھ لاکھ کی گاڑی ہے نا تو اس میں شاید پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے
تو اس کا پورسی کرتا ہے چو
نہ نہ پروسیس پتا نہیں ہے جی کیسے ہوتا ہے سکا کہ کسان متر لوگ ہی نہیں سب بتائیں گے یہ جو کسان متر ہوتے ہیں
ایگو سموہ کے تھرو کیسے سوہ کے نام پر ملتا ہے
سموہ سے ملتا ہے لیکن کہاں اس طرح سے ہے ہم لوگ طرح ہے کہیں کوئی لیا ہے ہ
کا پیپر جمع کرو اور سب کے سائن سب کے آدھار کارڈ آ رسی تین ایک کڑکی کائے کرڑک تو تب ایسے مطلب دبا دیں گے ترت نہیں ہے لیکن ٹائم لگ لگے گا
ہوں
اور اس میں کتوں کا کوٹیشن بھیم کرنا پڑتا ہے کہ پتا
ہاں ہاں ہاں ہاں بڑا سمسیا ہے
تو اپنا گالی رکھتا ہے اس کم کچھ اور جب منتےب جہاں بنتا ہے چل دیے گا بتائی ہو گیا ایسے ہے کہ اتنا کسی کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ان لوگ کا بھی رہتا ہے نا جسے یہاں جوائی کرنےیا ٹھیک تو اگل بغل مطلب اور کا پانی اس میں کیا ہوا
ہوں ہ ہ
تو کوئی بھی سوچے گا کہ یہاں سے سر فائنل کرتے تھ دوسرا جگا جانا
مان لیجے کہ اگر کوئی کمانے نکلا ہے تو یہاں وہاں تو اڑاتے رہے گا ٹریکٹر تو کماائے گا کام
تو وہی ہے جیسے کہ مان لیے آپ کو کہ دیا تو آپ آپ کو نہیں جتے جا رہا ہےگر ال بکل آ مل جائے گا تو آ کچھت رہے ہے
ہاں ہوں ہوں
انٹٹولن یہیاتا فائدان ہ تو ایک وہ یہ آب د آ کو جوت کےھر دوسرا کے جا پھر دوسرا چھوڑ چھوڑ تے تو ان لوگوں کا تو کوئی اھی نہیں بنتا ہے پروفٹ نہیں ہوگا
ہوں یہ ہے سمجے
لیکن ت وہ ابھی تو کچھ لگتا ہے کہ ا دس پرسینٹ پائے لگا پورا
ہاں دس پرسینٹ روپل ہوگا ابھی اسٹارٹے ہوا ہے ہم لوگ چھیر میں تو سمجھھی گے سر اس کا مطلب ہے کہ بارش نہیں نہ ہوا
نہیں بار س سبے آتا
بارش بھی ہو رہا ہے تو ایک دم ہلکا ہلکا پھلکا بارش ہو رہا ہے
جی
اتنے میں کیا ہوگا مان کے چلیے بارش ہوئے پورا ایک بارش ہوتا نہ پورا ندی اکل
ہوں
تو ایک ہی بار سب روپا ل گیا تھا ہے لیکن اس طرح سے بارش ہی نہیں ہو رہا ہے تو کہ کا
ایک جگہ دیکھی نا ہ کہوں گئے تھے تو دیکھ رہے ن ادھر کا مٹی مٹی ایسا تھانا د پورا کولا کوئلا نہیں سدم کلا کلا دم پورور م اب یہ یہ مطلب کیا بولے یہ ای سب تھا نا توہر کہ اگر یہاں سے دیکھ دیکھتے نا تو پورا دم کہاں گھر دور نہیں دکھاتا ہے لگتا ہے کچھ ادھر ہے یا نہیں
تو رہتا ہے ج
اور سب کا پرسنل پرس جہاں اگر بورنگ ہے ت پرسنل رانسفر مر سب کے ایکگٹاس پر میں چھوٹا چھوٹا
پچیس کے بی میں نہ ہوںگا
اب جو بھی ہو سب کے ایک اور گٹسپرم لگا ہوا
ہوں
آ پت نہیں ج تھا کہ بور ہے کہ نہیں کچھو اور چھوٹا چھوٹا ا جو پچڑا بنایا تھا مطلب یہتان
بارشے کی وجہ سے دیکھیے اب تک ہم لوگ کا روپا ختم ہو جاتا ہے جی بارش جو ہے نا
ہ
ایک دم ن کے برابر ہو رہا ہے جیسے دان بڑا ہوا پانی گرتا ہے نا روپلا کے بڑا
ہوں
اس طرف سے گرا لیکن یہ ہے جو پانی اگر سے گرے گا چاہے نہیں گرے گا جو ابھی گر رہا ہے جسی ہی روز گرے گا نا
ہوں
توتحاں عام پیدا ہو جائے گا
تو مطلب روپ نے روپا جگا ت کم چیپور
ہاں تو روپا ہی جائے گا لیکن لائن میں دے گا تب نہ ر پائے گا وہ تو بات ہے
ت للہ جا رہے گا تب ہوگا نہیں رہے گا تو کہاں سے ہوگا
ہوں ہوں لائٹوے کہ رہے ہیں لائٹوہ آگر جو دے گا نا لائن صحیح ہو جائے
ٹوینٹی فور آورس جگہ کنٹینیو رہے گا
ت میں نہ پوچو ہاں
لگتا ہے اوپرے سے سپلائی نہیں ہو رہا ہے کا
پتا نہیں جی اوپر سے تو سپلائی آ رہا ہے کہ جی مان یہ لائن نہیں رہے گا تو کییسے ہو جے گا
پھول سپلائی نہیں آ رہا ہوا لگتا ہے
ہم کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے تبھی لائن جو ہے نا وولٹیج بھی کم ہے آؤ آپ کا لائن بھی کنٹینیو نہیں لے رہا ہے دیتا ہے کٹ جاتا ہے لائن کے مطلب ہے جو لائن دیا ہے کنٹینیو
ہوں
سے لائن رہنا چاہیے ایک کٹنا چاہیے دس بیس منٹ آدھا گھنٹہ مشکل سے ایک گھنٹہ اس سے زیادہ لائن کو نہیں کٹتا
اب آج کل تو اتنا پنکھا ونکھا نہیں چل رہا
وہی ن
کولر ولر کہاں کی آج کل تو اتھی ہو گیا ہے گرمی تو کچھ کم ہو گیا
کام ہو گیا ہے لیکن مس تو کیا ہے نا
وہ تو ہے لیکن ٹھنڈوا رتبا میں تھوڑا سا اھی لگتا ہے
ہوں تھوڑا سا یہ ہے
ایسا ہونا چاہیے
آپ کی طرف پیڑ اور بکاؤ ہے کہ جی ہم کو چوکٹ چاہیے تھا
جچھے چیروات شیشم کا ہاں
فیشم سی سم تو ہم پاس ہم لوگ تور اپنا ہی ہے ایگو تھات بیچی دیا سکوا منگا لی
نہیں جی مہنگا پڑے گا سبا مہنگا کہاں سے لگا پائیں گے
ہمر جہاں گھر ہے نا وہاں کون اتیھی سب کھا جا رہا ہے
ہوں
سب ہے نا
ہاں
اللہ کریے چبا دے رہا ہے لگ رہا
ارے تو کو ویسا کیجیے نا تو اس کو ایسے لکڑی پر آئیمر مار کے لگائیے نہیںم اتی ہوگا
نہیں چب آائے گا دیا دیا لگ جا ہے
ہوں نہیں نہیں تو بہت گھر بنوا ہویا وہ س چبا دے رہا ہے
ہ پیسہ کیجیے کہ جہاں چبا دے رہے ہیں توہاں لوہا کے لگا دیجیے گیٹ لکڑی کیار لگا رہے ہیں
لکڑی لگانا بہت بیکار ہے
یہ ہے تو ایک توم مہنگا بھی ہے
جی ج
اور چبا دے رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ
سب سے اچھا ابھی سوچے تود م اس میں جان لگنا نہیں ہےگنا کچھ
دیکھیے مین گیٹ ہے نا آپ کا مین گیٹ
ہوں
مین گیٹ لوہا کے لگائی ہے ا بھیھی
ہوں
کھڑکی میں جالی مار دیجیے لوہا کے
جی ج ج
آ اس کے بعد ایسا ساری کھڑکی کو الومنیم لگا دیجیے نہ سڑے کے نہ ٹوٹے کے نام کچھ ہے ا مان لیجیے ہلکا تھوڑا سا ہے ڈیزائن بھی اچھا خاصا رہے گا کو دقت نہیں ایک نمبر رہے گا سلائڈنگ بھی لگوا دیجے
ہوں
تاکہ کہیوں کوئی دقت نہ ہو
ہوں
ہوں
کیا ہے گ لو ہا وہئی سبت سوڑ ج رہا ہے نا بول نکلی
دیکھیے لوہا لوہا سڑے گا نہیں جی لوہا ہےسے ایک دم ہم کو لگتا ہے نا کہ پہلے کے اپیکھا تھرٹی پرسینٹ بھی لوہا نہیں آ رہا ہے ایک دم ملاوٹ آ رہا ہے پورا تو کہ ہوگا
ملاوٹ کے چلتے پورا برباد کرد رہا ہے
ہوں اور لکڑی دیکھیے آپ لگائیے گا اچھا خاصا سکو ایکرا مان لیے شیشم اسم اگر ج گھن گیا تو واؤ نقصان ہوگا
کوئی لکڑی ہے دیکھیے چبا د رہا ہے دکھا جا رہا ہے
ہاں ہاں
جو بولتا ہیں
اس سے ایسا ہے کہ آپ لوہا کا ہییوز کیجیے نا المونیم لگائیے سب سے اچھا رہ گا الومینم لگائیے
وہ ہی ہوگا تو آؤ ملہ بھی جو میں آؤ میں لگ گیا سے تو تو ہوئی بھی نہ کرے گا رہ لیتے ن کرے گا سڑے جلے گا اس کے بعد ہی نا دوسرا دیکھا جائے گا
وہ تو خیر ہے یہ ہے توڑنا گولنا کا ہے ہم جی اس